ہلو السلام و علیکم بھائی جان اور سب کہرییت
جی بھائی جان سب خریے تو آپ اپنا بت تائیے
سب کہہ دییے تھ بھائی جان تو بھائی
انسانیت کی اہمیت کے دو افراد کے درمیانی تبلیغ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو ہمیشہب آج آپ کی طبیعت کیسی ہے
بالکل بھائی جان بہت بڑھیا ہے
ہاں
بہت بڑھیا طبیعت ہے بھائی جان
ہاں تو ان دنوں میں کتابوں کے مطالعہ میں کافی وقت گزار رہا ہوں جتنا زیادہ پڑھتا ہوں اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ علم کا سمندر کتنا وسیع ہے اور ہماری معلومات کتنی محدود ہے
بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا علم ایک ایسی دولت ہے جو تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے دنیا کی تمام نعمتوں اور علم سب سے عظیم نمتم سے ایک ہے
اچھا جی بھائی جان بے شک جہلات انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی ہے جبکہ علم اس سے روشنی بصیرت اور دانش مندی ادا کرتا ہے جس معحاصرے میں علم کا رواج ہوتا ہے وہاں امن ترقی اور خوشحالی پائی جاتی ہے ہے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحی فرمایا یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جن عوام نے علم کو اپنایا ہے انہ نے دنیا کی ق قیادت کی انہوں نے انہوں نے تہذیب سائنس فلسہ فلسفہ ادب اور تحقیق کی کے میدان اور میں مطلب میدان میں بے پناہ کارنامے انجام دیے ہیں
جی بھائی جان بالکل آپ نے حی فرمایا آج بھی اگر ہم دنیا کے ترقی یافت مماملک پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعلیم تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنی ترقی کی بنیاد بنایا ہے
جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح کہا مگر افسوس کی ہمارے بہت سے نوجوان سوشل میڈیا اور غیر جضروری مسال میں اپنے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اگر وہی وقت متعدل اور تعلیم میں لگایا جائے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے
وقت کی اہمیت کو سمجھنا بھی علم کا حصہ ہے وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتی کامیاب لوگ اپنے ہر لمحے کو بی حقیقت اور تبدور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں
جی بالکل جدو جہد صبر اور استحکام کے بغیر کوئی عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا انسانی انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان سے سب سب سبق حاصل کرنا چاہیے
جی بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے انسان اپنے تجربات مصاحط اور دوسروں کی زندگی سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے
بے شک تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو عملی زندگی کو سبق سکھاتا ہے مگر تجربے اور علم میں اختیاام انسان کو مکمل بناتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا ہے صرف تعلیمیات ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ب اخلاق ہونا بھی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے یہ بات بھی اگر اموں کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ انسان اور متعرک دونوں کے لئے نکل نقصان دہ ثابت ہوتا ہے
بالکل بھائی جان آپ بالکل صحی کہا لیکن یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دے رہے ہیں دے رہے تھے اخلاق انسان کی جینت ہے اچھے اخلاب والا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بو بالکل سچ کہا آپ نے یہ وقت توج توجہ صبر سکر سکر سچائی اور آمن داری ایسے اوصاف ہیں جو انسان کو بلند مقام تک پہنچاتے ہیں
جی بالکل بھائی جان اور جھوٹ تکبر اسد اور خود غرضی ایسے ابگڑ ہیں جو انسان کو جوال کی طرف لے جاتے ہیں اس لیے ہر شخص کو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ایک
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا بہت ہی زیادہ آج کے دور میں انسانیت کی بھی ضروری بہت بڑی ضرورت ہے لوگ ماضی ترقی تو کر رہے ہیں مگر انسانی ہمدردی اور محبت میں کمی آتی جا رہی ہے
جی بھائی جان یہ بہت اہم مسئلہ ہے مگر انسان کے دل میں رحم صفقت اور خدمت کا جذبہ نہ ہو تو اس کی کامیابی ادھوری ہے اصل کامیابی وہی ہے جو جس نے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے
جی بالکل مجھے ایسے افراد بہت پسند ہیں جو اپنی صلاحیت اور ان کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں
جی بھائی جان یہی لوگ معاشرے کا ایک اصلیر سرمایہ ہوتے ہیں ڈاکٹر استاد سائٹسٹ محقق اور سماج ویسی اگر ایمانداری ایمانداری سے اپنا فرض انجام دیں تو پورا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے
استاد کا کردار تو خاص طور پر بہت اہم ہے بھای جان مگر ایک اچھا استاد صرف کتاب کتابیں نہیں پ ھتا بلکہ کردار بھی تعمیر کرتا ہے
جی بھائی نے بالکل صحیح کہا ایک استاد پوری نسل کی فکر اور سوچ کو سنوار سکتا ہے اسی وجہ سے استاد کو معجز مقام حاصل ہے
جی بھائی جان کتابوں کی باتیں کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی کتابیں صرف انسان کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہیں
جی بھائی جان اس میں کوئی شک نہیں لیکن کتابوں کتابیں انسان کو ان تجربات سے بھی آگاہ کرتی ہیں جنہیں اس نے خود کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا کتابوں کتابیں انسان کے ذہن کو وسعت اور دل کو نرمی ادا کرتی ہیں بھائی جان
جی ہاں آپ نے بالکل دست فرمایا بھائی جان اتہس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ اقوام نے کن حالات کا سامنا کیا ہے اور ان سے کیا سبق لیا جا سکتا ہے
جی بھائی جان بالکل ہاں جی ہاں اور جو کام قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ اکثرئی غلطیاں دہراتی ہیں جو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے تاریخ ان کی مسلزل یہ راہ ہے
معحاشرے کی ترقی میں اور کون کون سی چیزیں ہیں میں بھائی جان
میرے خیال میں انصاف اتحاد اقوت اور تعلیم سب سے اہم ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ اطمینان میں اطمینان سے رہتے ہیں اور جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں بڑی بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہیں
جی بھائی جان آپ نے یہ بات تو بالکل گغجب فرمائی ہے لیکن اتحاد واقعی بہت بڑی طاقت ہے اگر لوگ آپ سے اتخلاف کو بھول کر ایک دوسرے کا ساتھ دے تو محاصرے میں بہترین تبدیلیاں لائی جا سکتی تی ہیں کیوں بائی چانس صی فرمایا نا
جی ہاں بالکل اسی طرح ماحولت ماحولیات کی اضافہ بھی ہماری ذمہ داری ہے درخت درخت لگانا پانی کی حفاظت کرنا اور فضائی آلودگی کو کم کرنا ہر پرڑض کا کر ار پرڑد کا کرڑد ہے
جی آج پوری دنیا ماحولیاتی مسائل کا سامنا کر رہی ہے اگر ہم نے ابھی سے احتیاطی اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلوں کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہے بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے انسان کو صرف ہمارے آج کے بارے میں نہیں بلکہ آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے بھائی جان
ایک اور حماد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ امید کا عدامن تعمیر رکھنا چاہیئے مایوسی انسان کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے
جی بھائی جان بے شک امید اور حوصلہ کامیابی کی بنیاد ہے جو شخص مشکلات مشکل اور حالات میں بھی ہمت رکھتا ہے نہیں آتا آخرکار کامیابی اسی کے مقدر بنتی ہے
جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ کامیاب انسان وہ نہیں جو صرف دلہتت بند ہو بلکہ وہ ہے جو علم اخلاق اور انسانیت میں بھی آگے ہو
جی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے دولت انسان کو آرام دے سکتی ہے مگر سکون عزت اور محبت اچھے کردار سے ہی حاصل ہوتی ہے
اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے کتابوں کا مطالعہ کرے بزرگوں کا احترام کرے اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لے
جی بالکل یہی وہ رہا ہے جو انسان کو عزت بکار کامیابی اور سرفروزی کی منزل تک پہنچا سی ہے
جی بالکل بھائی جان آمین اور ہمیں ایسا کردار ادا فرمائے گی ہم اپنے معحاشرے کے لیے فائدے مند فائدے مند ثابت ہوں
جی بھائی جان آج ک کی ہے گپتگو میرے لیے بےحد مفید اور دلچسپ ری ہے
میرے لیے بھی ان شاء اللہ آئندہ بھی ع ہم علم طیب اور انسانیت کی ترقی پر مہ ال جیسے موضوعات کی طال کی خیال کرتے رہیں گے اور ان شاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی جان انشاء اللہ انشاء اللہ